ہیلو ہلو
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
ٹھیک الحمد للہ آپ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ
شری ہاں جسٹ خال ل مریلا ہو گیا ہے میرا کھانا آپ نے کھا لیا
جی ہاں ہم نے بھی کھا لیا
ا چ کیاپ نے
آج امی نے ہمارے وہ بنائے تھے کہ روٹی بنایا تھا این سبزی
اچھا تو کیا کس چیز کی سبزی بنایا میں نے آپ کے
ہ بھنڈی کی سبزی بنائے ہیں
اچھا بھنڈی کی سبزی ہوں اچھی لگتی ہے وہ بھی ہےیرا کانے میں ہ اور کیا پروگرام ہو پھر
اور ہم تو آپ کے آپ کے یہاں کا موسم کیسے
یہاں تو بےحد گرمی ہے اتنی کہ اس کی تبیش برداشت نہیں ہو رہی ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ہم نے کہیں پہ ایک کہتے نا تندور جڑ رہا ہو اور اس کی بھاپ لگ رہی ہو روٹی کی طرح نان کی طرح سیکھ رہے ہیں ہم تو
نہیں نہیں آاں پہ تو موسم خوش نما ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی تھوڑی تو ابھی تھوڑا موسماںگر کا خوش نما ہے
ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارے آپ کی طرف بارش ہو رہی ہے بتاؤ اور ہمارے یہاں تیز دھوپ اتنی لگ رہی ہے کہ اس کی تپش برداشت نہیں ہو رہی اتنی گرمی ہے یہاں پہ
اچھا آپ کو گھومنے کا شوق ہے سفر کرنے کا شوق
ہاں بالکل بہت پسند آتا ہے مجھے اور مجھے سب اور بارش کا بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی خوبصورت خوب خوش نما لگتا ہے ہاں جب ہم اس کے دل پانی کہ جو چھوٹی چھوٹے بوندیںتی نا چہرے پہ پڑتی ہے ہم لی ت اس کے تو مزہ ہی الگ آتا ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے
ہمیں بھی بارش کا موسم بہت پسند ہے لائک آپ جیسے بارش ہو ہونے لگتی ہے ن تو ہم ایک دن ایک دیوانے ہو جاتے ہیں ہم میں ایسے کہ بارش گئی یہ اتنا لائک ہم ن ہمیں باہر جانا ہوتا ہے پھر تو ہم نا ہے ہمیں بارش میں بھییکنے جانے تو پے ممی بول ہی ہم پ ڈانٹے بٹ نہیں ہمیں امی ہمیں ضرور ڈانٹیں گی بٹ نہیں ہمیں جانا ہے اب تو جانا ہے
ج نہیں اور پھر وہ ان لوگ ایسا لگتا ہے کہ انفیکشن نہ ہو جائے کوئی چیز انفیکٹ نہ کر دے کیونکہ بارش اپنے ساتھ میں آتی ہے تو طرح طرح کی بیماریاں بھی لاتی ہے نا کئی طرح کے ہاں بالکل اسکل
اسی لیے ہم وہ ہمیں منا بھی کرتے ہیں بٹ ہم اتنے دیوانے ہیں اس چیز پ کہ ہمیں تو جانا ہے جانا ہے مجھے تو بارش سے ایک طرح کا اس کہ کہ اگر وہ آیا تو میرے کو لائک وہ آئی نا بارش تو میرے کو جانا ہے پکا پھر تو میر کو بھیگنا ہے میرے کو ناچنا ہے جی اتنی خوش ہو جاتی ہوں میں اس چیز
بالکل مجھے مجھے خود کو بہت بےحد ت میں بارش جب اس کی بارش ہوتی نا تو جب وہ گاؤس مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے جب موسم پورا بارش کا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے دھیرے دھیرے ہوتی ہے جو تین سے چار دن تک لگاتار بارش ہو رہی ہے جب اس کی اس کی جو ایک انجوائمنٹ ہے نا جو پانی گر رہا ہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں بارش کا مجھے بہت اچھا لگتا ہو اگر مجھے تو ایسا ایسی فیلنگ آتی ہے کہ کاش میں کسی کسی جنگل یا میدان میں بیٹ ہوں اور اس بارش کا مزہ لوں تو اتنی اچھی لگتی ہے وہ وارش یہی بتاؤں گی
آپ کو پتہ ہے جب پہلی دفعہ اب جب بارش ہوتی ہے تو جو مٹی کے خوشبو آتی ہے وہ کتنی اچھی ہو کتنی بہت بہت
بہت اچھی لگتی ملب ب میں خوش بھی کوئی مطلب اس جو خوشبو جو ہماری ناک سے ٹکراتی ہے اب لگتا ہے کہے نہیں بارش شرو ہو گئی ہے بس بس بس مطلب اتنی پیاری خوشبو لگتی ہے اس کی وہ پر فیوں نہیںلگ گ ہے ہاں
ہاں
ہاں بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے میں بتا کے آ رہی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے مطلب لیکن مجھے کیچڑ پسند نہیں ایسا ہوتا ہے نا جو روڈ پہ گندگی جم جاتی ہے یا پھر کہیں کا پانی اگ جاتا ہے وہ مجھے گندگی لگتی ہے تو مجھے بارش سب سے اچھی لگتی ہے تو جنگل کی اچھی لگتی ہے روڈ پہ چلتا وہ بھی اچھی لگتی ہے ٹھنڈ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ میں اگر ہم بائک پہ سفر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہی بول رہ مجھے اتنی پسند ہے کہ وہ مومنٹ میں بھول تین میرری ذہن میں بیٹھ جاتا ہے ہاں ہم لوگ ہماری ماںسی کہاں جانے تھے خالا کے گھر پہ
ہاں
ج ب آپ ہمارے خال کے گھر پہ جا رہے تھے نا ہم ز دور نہیں ہے نزدیک ہے ہم آٹو سے ٹریول کر رہے تھ آٹو سے سفر کرتے تو جب بارش ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے نالے پڑ رہے تھے ان میں پانی بھر کے جا رہا تھا اور ایک اتنا میدان تھا جس میں پوری ہری گھاس تھی وہ منظر دیکھ کے کہ اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ کاش م دان میں چلے جائے اور ہم فوٹو لے لیں تصویر کھیچلو ت اتنی پیاری
آپ کو تصویریں لینی چاہیے تھی
لیکن ہم کیوں ڈر رہے تھے وہ خاص جنگل کا ایریا تھا پورا اور گھاس اس کی جو نا تھوڑی بڑی بڑی رتی
اچھا
اس میں اپنی پیر چھپ جائائے اس قدر کے تو پھر ہم اس میں فوٹو لینےا بچے اچھے ساتھ میں تھے اور پھر آج کل کیا دیکھو بارش میں نا زہریلی چیزوں کا ڈر ہوتا ہے جو کیڑے نکل آتے ہیں ہے نا ہم اپ بالکل اپنے اپر خیال رکھتے ہیں مسوم چپے دھ پائیں گے تو اس ڈر سے ہم لوگوں نے منع کیا کہ آپ نیچے مت اترو بس یہی سے مزہ لے لو اتنا بھی خوبصورت نظارہ دیکھے ہم لوگوں نے کہ من کرتا کہ یہ لوگ کتنے لکی ہے بالکل کے آس پاس کے لوگ جو رہتے ہیں ہم ان کو دیک کے سوچتے ہیں کہ کتنے لکیین کتنے خوبصورت جگہ پہ لوگ رہتے ہیں قدرت کی اتنی خوبصورت چیز ہے بارش مل رہی ہے پھر سائڈ میں پانی بہ رہا ہے مجھے تو اتنا پسند آتا جب میں جاؤں ادھر تب مجھے وہی پسند آ تو مجھے کہتے تھے کہ یہیں رہ لو میں نے کہ رہ لیتے اگر بارش رہتی تو بارش تو چلی جاتی ہے
ہ ہاں مجھے بھی بہت پسند ہے اور بارش میں جو ابسار ہوتے ان کا تو مجھے ابسار دیکھنا بھی کافی پسند الگ الگ طرح کے اسار اور بارش کے بارش کی وجہ سے نا وہ بہت اچا لگتے ہیں ان کے آس پاس کی ہریالی
بالکل بالکل بہت کچھ ا پت ہے وہ ابشار کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ بہت میٹھا ہوتا ہے
ہاں
بہت ٹیسٹی ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کو پی لے تو ایسا لگے گا نہیں کہ ہم نے انفلٹرڈ پانی پی ایسا لگتا فلٹرڈ ہے پانی بہت بسییک لگتا ہے پانی اس کا
ا ج
ہاں اشار کا جو پانی ہوتا ہے نا پینے کے لائ ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ہوتا ہے حالانکہ مجھے ڈر بھی ہو ہی لگتا ہے کافی لوگ ا حادثوں سے پیش آتی ہے ان میں ہے نا
ہمم کردتے ہاں
بالکل بھی بالکل تو بھائی دھکو قدرت کی کوئی بھی چیز ہے اس کو چھیڑو مت چاہے وہ کچھ بھی ہو خوشگوار چیزیں ہوتی ہے تو اتنی ہی بھی ڈینجر ہوتی ہے ٹھیک ہے نقصان دہ ہوتی ہے نا اگر آپ ایک ابشار کو کوئی لے لو اگر آپ اس میں نہا رہے ہیں آپ اگر اس میں سے دھیان نہیں رکھو گے خیال نہیں رکھو گے کہ نیچے ہم گھیر سکتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچ سکتے ہیں اور اس میں تم زیادہ تیز مستی کرنے لگتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ میں مذاق پھر وہ کیا ہوتا ہے گرتے ہیں لگتی ہے چھوٹے پھر ہم ہمارے بڑے یہ کہتے کہ ادھر مت جاؤ چوٹ لگتی ہے ادھر مت چوٹ لگتی ہے بالکل ہے کہ نہیں صحیح ہوتا ہے اکثر ہم سنتے ہیں نا ہاتھ سے کتنے ہوتے ہیں
بہت حادثے ہو
ہممم مجھے تو اچھا لگتا ہے ابشار کے پانیاری میں نہانا
ہمیں بہت پسند ہے اور بارش کے موسم میں چائے اور آپ پکؤڈے وہ تو
ہم نہ پورن پولی ہوتی ہے ن پورن پولی وہ بھی بنا لیتے ہیں بارش میں مگر زیادہ بارش ہو رہی ہے تو خوب بارش ہوتی نا جو تین سے چار دن تک چلتے تین بھائی اب موسم نہیں کھلے گا موسم اب بارش ہی بارش ہے مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے اتنا بھی پیارا لگتا مجھے بہت اچھا لگتا ہے
ہممم ہمیں چائے اور پکوڑے بہت
ہاں ہاں بالکل بہت چنٹ والی چیزیں ہے نا پھر جیسے اگر ہم چائے پکوڑے کھا رہے ہیں تو بچوں کو تو ابویسلی سویٹ ہی پسند آتا ہے بچوں کو تو مٹھائی ہی پسند آتی ت نا وہ لوگ کیا کرتے یہ بنا دو اور پھر وہ پن پ بنتی ہے کھاتے مجھے زیادہ نہیں لیکن مجھے کھا دوپہر کے ٹائم پہ جب اس کی خوشبو چلتی ہے نا موسم بنا ہوا ہے بارش ہو رہی ہے اور جب اس کی خوشبو چلتی ہے تب من کرتے تھ اے نہیں ہمیں بھی کانا چاہے
ہاں وہو وہ خوشبو سے نا لائک ایصل تو ہم کھانا ہی ہے اپ
کھا نہیں ہے اچھا جب ہم سفر کرتی ہیں تب خوشبو ہ لگتی ہے اپنے کو نہ ٹکراتی کتنی زور کی بھوک لگتی ہے اب تو بس مل جائے جو بھی خوشبو جس کی بھی آ رہی ہے ہم لوگ اسکول سے آتے تے تھ سفر کرتے ہوئے
ہاں
اب کاؤنٹر پڑتا تھا سائڈ میں تو وہاں پہ اسٹال لگے رہتے نا کوئی مونگ بڑے تل رہا ہے کوئی کسی طرح کی چیزیں بنا رہا ہے اب وہ بھوکے تو رہتے ہیں ہم لوگ ٹفن میں بھی کتنا لے جائیں گے ہے نا زیادہ لے جاؤ تو اچھا نہیں لگتا کم لے جاؤ تو پیٹ نہیں بھرتا اب خالی پیٹ پانچ بجے ریٹرن ہو رہا ہے بس سے خوشبو اتنی زوروں کی اتنی زوروں کی بھوک لگ رہی کہ کاش یہ ہوٹل والا ہمارے لیے فری کر دے اب ایز اے اسٹوڈنٹ اپن پاکٹ منی تو اتنا رکھتے نہیں ہے تو اب جب گھر آتے ہیں خوشبو لے کر وہاں سے اب سوچتے کہ کاش گھر پہ بناؤ اس اچھا ٹیسٹی کھانا اور گھر آتے دیکھتے دال چاول بت میری آدھی بھوک مر جاتی تھی
تو امی بولتے کیوں کھا کر آئی ہو کے اسکول سے نے کہا تھا نہیں امی خوشبو لے کر آئی ہو یا دال چوول مجھے نہیں اچھی لگ رہی
نہیں وسے چلیے ہمارا باغ ہو گیا ہے ہاں آپ کا بھی شکر چلیے خدا حافظ دھیان رکھ خیال رکھیے اپنا